السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام
آپ ٹھیک اچھے سے
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر مے سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ کیا کرتے ہیں
کچھ نہیں بس کام کر رہی تھی اب آئی اندر کمرے میں تو آپ کو کال کیا
اچھا ٹھیک ہے کھان وانا پکایا
ہاں ہاں کھانا تو بناۓ
سبزی کیا بنائی
ہم نے دال بناۓ
دال بنائی
ھم ھم
ہاں مجھے بتاؤ اگر میں نے دو کپ کھانا بنایا ٹھیک ہے نا مجھے اس میں کتنا پانی ڈالنا ہے اینڈ فار ایگزامپل میں نے دو کپ رائس لیا اس اکارڈنگ تو مجھے اس میں کتنے کپس پانی ڈالنے ہیں
یہ تو چاول پہ ڈپینڈ ہوتا ہے نا مطلب کیسا چاول ہے سوکھا ہے گیلا ہے
چاول سوکھا ہے گیلا تو نہیں ہے اگر نہیں کشمیری نہیں ہے وہ ہے کیا بولتے اس کو بنڈ
ایسا یہ نہیں مطلب گاٹ کا نہیں ہے
نہ نہ گاٹ کا نہیں ہے
دیکھو ہم جب گھر میں پکاتے ہیں نا وہ کشمیری ہے ہم اس میں کرتے ہے کام مطلب اگر ہم نے آٹھ کپ ڈالے نا چاول نو یا دس کپ پانی ڈالتے ہیں
میں نے فار ایگزامپل میں نے ابھی ڈالے ہے دو کپ رائس اسمیں میں نے ڈالے پانچ کپ پانی
دو کپ رائس پانچ کپ پانی
ہاں
اتنا کیوں آپ پھر وہ کرتے ہو مطلب نکالتے ہو یہ پانی باہر اس کا
نہ نہ نہ اصل پتا یہ جو کھانا ہے نا اگر کو پانی کم ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے اس میں یہ یہ نا وہ کیا بولتے ہے اسکو ہارڈ بن جاتا ہے ہارڈ
کیا ہوتا ہے
میں بولی ہارڈ ہو جاتا ہے ہارڈ ہارڈ
اچھا تو پھر ٹھیک ہے نا آپ بناتی نہیں ہو مطلب پہلی بار بنانا ہے یہ والا چاول
ہاں یہے با
وہ ماما کہاں ہے
منی
ہاں
تو نے بھی آاں میں بیٹھی ہے
تو اس کو کال کر کے پوچھنا تھا نا
ھ آپ کال کر اس سے جا س پچھا
آتا ہے لیکن دیکھو یہاں ہم جو کھانا بناتے ہیں اس میں ہم کرتے ہیں مطلب ان لمیٹیڈ پانی ڈالتے ہیں کیونکہ ہم وہ اس کو چھان کے نکالتے ہیں واپس
اچھا ٹھیک انٹیڈ پ جب تک وہ کیسے کرنا ہوتا ہے مطلب فار ایگزامپل میں نے چڑا رہے دس کپانانی ٹھیک ہے سر وہ کیسے دیکھنا ہوتا ہے مطلب وہ جب نکالنا ہوتا ہے وہ کیسے دیکھنا ہوتا ہے
دیکھو مطلب میں نے ابھی جو کانا بنایا اس میں نے پانی مطلب ایسے ہی ڈالا
ناقابل سماعت
اور پھر دیکھا جب تک وہ مطلب تھرٹی فٹی ففٹی پرسینٹ ہاں ہاں تو وہ پانی نکالیں گے باہر پھر وہ خود جو اس میں مطلب وہ بخار وغیرہ رہتا ہے اس وجہ سے پھر خود ہی آتا ہے وہ
آاں میں نے بھی وہی کیا تھا میں نے مطلب نکالا تھا باہر مطلب اس میں یہ پانی آدھا لیکن مجھے لگ رہا ہے نا اس کا جو رائس ہے نا ابھی وہ تھوڑا ہرڈ ہی ہے
اچھا
مجھے لگ رہا ہے کہ د ہو جائے گا کیونکہ کنا آوا بچاواز ہے اس لیے پریشاانی م پ
ب سک جب تک حساب آئے گا تب تک ایسا ہی ہوگا
ٹھیک ہے
شکر اللہ صاحپ
ہاں
میں نے کہا آپ سناؤ
مس آئیڈیا آند آپ کو پتا ہے میں نے کل کیا کام کال نہیں پرارسو ہاں پرارسو میں نے دوسرے ماسی کے نمبر میں نا یہ کیا تو میں نے ابھی یہ کیا رش ت مجھے آئے ہیں
اوکے اوکے
ہاں چھ آپ میں نے کیا تھا آپ کی بہن کو فون لیکن وہ کرٹنس کچھ آلٹر کر رہی پتا نہیں کیا کیا
اسس
ناقابل فہم میری خود کی بہن گھر پہ نہیں ہے ورنہ میں اسی کو بولتی آ جو تم گھروں میں تھا کیکہ اس کو مات آؤ
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک وہ کہاں ہے ہاں
دری د گاں
اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں چلو اچھا کیا ہے وہ کب گئی ہے
ہ وہگال نہیں
ہاں
کل ہوگی کل
چلو اچھا کیا وہ بھی کہاں جاتی ہوگی بے چاری
ابھی
نہیں اچھا کیا اور بچے ننھیال نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے
ہاں میں تو نزدیک ہی ہے نہ سکون جازو والے اس کو کہتے ہے
کب جانا ہے پھر سے بچوں کو
کب سے
اچھا چلو ٹھیک ہے
اپنے سے پہلے اس کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے ہاں ہیلو
ہاں
وہاں سے بہت شور آ رہا ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے خالی شور آ رہا ہے
ایک منٹ آپ ویٹ کرو میں آپ کو ابھی آواز اب بولو آئی کلیر آواز
ہاں ہاں
ساکن جزم والےحروف کہتے ہیں مجھے باڑ سنا آپ نے وہ نہ مجھے برڈ س لگاکے تھے
چلو ٹھیک ہے اور بولو
بہت بڑھیا
آپ نے کیا بنایا بہت زیادہ شور آ رہا ہے وہاں سے
ہم نے آج بنایا ہے یہ بیگن
بیگن اور
املی املی املی املی املی
اچھا اچھا اچھا اچھا آیا آیاسمجھ آیا سمجھ
ہاں املی ڈال کے بنایا آج بیگن
چلو اچھی بات ہے پھر مما آئی گھر یا وہی ہے جہاں وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی
نہیں وہ آئی گھر
چلو ٹھیک ہے اور بتاؤ یہ جاتے ہیں بھائی بھائی بہن ٹیوشن جارے
ہاں جاتے ہیں ٹیوشنز اب اب وہ مطلب کل سے نہیں دیکھا میں نے بولا وہی تھی آپ کو پتا ہے مجھےسے چابی کھو گئی مجھے یاد ہی نہیں پڑ رہا ہے وہ ڈائر کی نہں واڈروب کی چابی کھو گئ بس اس میں سب کچھ پیسے
ہاں وہ تو ہوگا ہی
میں نے صبح سے کتنا ڈھونڈا لیکن مجھے مل ہی نہیں رہی ہے پتا نہیں میں نے کہاں رکھی
ہے کس کی چابی تجوری کی
ہاں تجوری کی سونے کے خزانوں کی ہا آپ کو جیسے نیند آ رہی ہے
بہت زیادہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جب بھی میں یہ کام کرنا اسٹارٹ کرتی ہوں
یہ ہوتا ہے دیکھو پہلے کرتے تھے اچھے سے اب جیسے وہ آلسی پن آتا ہے ہے نا
ہاں
میں نے بولا پہلے اچھے سے کرتے تھے اب آلسی پنا آلس نا آلس آتا ہے
ہاں بہت زیادہ
اور موڈ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن کیا کرے پیسوں کے لیے تو کرنا پڑتا ہے
ہاں اور کیا زبردستی اور کیا پچھلا تو سب کچھ خراب ہو گیا
ہا
ہا
سارا ایک چونی بھی نہیں بچی
پیس پچھلے پیسے جو تھے وہ ہم نے خرچ کر لیا اب ہم مجبور ہے نا اور کمانے کے لیے
اور کیا وہی میں تو بول رہی تھی نا آپ کو بس بڑھیا مجھے مجھے ماموں نے بولا تھا مجھے ریچارج کرنا مجھے اب یاد پڑا اس نے مجھے ایک گھنٹہ پہلے فون کیا تھا
کس نے
ماموں نے
اب کیا بول رہا ہے
اور مجھے فون فون کر رہا ہے اس نے بولا تھا کہ مجھے ڈالنا ریچارج
اچھا اچھا ٹھیک مجھے بولا اس کی بیٹی پھر کرتی ہے وہ یا نہیں
اس کو بچاری کو آئے ہی نہیں اب میں اس کو مجھے لگتا ہے اس کو بھی بولوں گی اب مجھے یہ ڈالو
اچھا ٹھیک اچھا مجھے بولو آپ جم جاتی ہو
ہاں میں جاتی ہوں
اںہو ہا
ہوں
آپ ابھی فری ہونا کنٹینیو کرو گی نا
ہاں ہاں میں فری ہی ہوں
چلو ٹھیک ہے پھر تو کنٹینیو ہی کریں گے ہے نا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ ٹاپک وغیرہ نکالنا چاہیے کیونکہ نیند نہیں آ رہی ہے
بہت زیادہ وہی میں بھی سوچ رہی تھی
اس لیے آپ کچھ نکال کے بھیجو اور ہاں ایک دو منٹ بعد پھر بھیجو پہلے ایک منٹ بعد پھر کال کرنا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اوکے
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ